وہ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ول وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی ہاں آواز آ رہی ہے
ماشاء اللہ خیریت سے ہوں میں اللہ کا شکر ہے آپ فرمائیں
میں بھی اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہی تھی آپ
بس آج ہم گھر میں میگی بنا رہی ہوں
ماشاء اللہ آج میگی بن رہی ہے آج جی
جی ہاں
اور آپ آن لائن شاپنگ کرتی ہیں
جی ہاں میں آن لائن شاپنگ کرتی ہوں
جی اچھے اچھے لباس آ رہے ہیں نا
لباس بھی اچھے آ رہے ہیں اور آن لائن بھی اچھا رہتا ہے اور آف لائن بھی اچھا رہتا ہے بجٹ کے اکارڈنگ دیکھ لینا چاہیے ماشاء اللہ آن لائن بھی اچھا مل جاتا ہے اور ماشاء اللہ اس میں بھی اچھا آف لائن بھی اچھا مل جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ ہے کہ ابھی اپن آف لائن جائیں گے تو ہمارے ٹائم کی ٹائم کا ٹائم جاتا ہے آنے جانے کا اور وہاں پسند آیا نہیں آنا اب اپنے گھر کا کام چھوڑ کر جاؤ اور آن لائن شاپ پنگ ہے تو اپنا گھر پہ بیٹھے اپنے کام بھی کر لو آپ بات بھی کر لو اپنے شاپنگ بھی کر لو بیٹھ کے اب اس میں اچھے آفرس بھی آ جاتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں باہر بھی تھوڑا سا جانا چاہیے مارکیٹ کا ریٹ بھی پتتا چلتا رہتا ہے کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز آن لائن مہنگی پڑتی ہے ہے نا اور وہی چیز ہمیں مارکیٹ پر سستی پڑتی ہے تو ہمیں تو مجھے جیسے لگتا ہے کہ ہمیں دونوں طرف سے کام کرنا چاہیے باہر بھی جا کر دھنا چاہیے اپنی ہیلتھ بھی اچھی رہتی باہر جانے سے ماشاء اللہ ابھی تو میری ہیلتھ بہت صحیح ہے
جی ماشاء اللہ اللہ صحت اچھی رکھے آپ کی
جی آپ کی بھی ایک دم اچھی رکھے اللہ
جی ہاں وہی میں سوچ رہی تھی کہ مطلب آن لائن شاپنگ دیکھ رہی تھی کہ میں کچھ لباس دیکھ رہی تھی جیلری دیکھ رہی تھی اس کی میچنگ کا تو وہی میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں آپ کہاں سے لے رہی ہیں اگر چلتے مار مارکیٹ چلتے تو ساتھ میں چل کے اچھے لباس دیکھ لیتے تو ایک دوسرے کا وہ رہتا پہن کر دیکھ لیتے وہیں
ہاں ٹھیک ہے میں بھی جیسے فری ہوں گی تو آپ کو بتاؤں گی تو پھر ہم ساتھ میں چلیں گے ایک دوسرے کا ملنا بھی ہو جائے گا
جی
اور ہم لوگ کا باہر تھوڑا سا گھومنا بھی ہو جائے گا اور مارکیٹ بھی کر لیں گے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے انشاء اللہ اپن ملیں گے بہت جلد جی
جی ویسے آپ کیسے جیلری دیکھ رہے ہیں
جو آج کل نہیں چلا ہے کشمیری جولری
ہاں بینگلس وغیرہ بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ بہت سندر لگتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا بہت مطلب بہت پیارا لگتا ہے پاکستانی کا ڈریس میں پہنو تو اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے
بالکل ابھی ویسے بھی میں نے آن لائن کچھ کپڑے دیکھے تھے اور میں نے بھی آن لائن ہی اس کو آڈر بھی کیا تھا سوٹ کے کپڑے اور میں نے بھی سلوایا ہے ماشاء اللہ پاکستانی سور بہت اچھا سلاح ہے
پاکستانی سوٹ اچھے بھی لگتے ہیں
ہاں اور کمفرٹیبل بھی
جی جی بالکل مطلب کمفرٹیبل لگ ہے اور مطلب پہننے میں وہ لے پاس الگ ہی کھل جاتا ہے کہ اپنے اپنے دین میں اسلام میں یہی تو ہے ڈھیلے کپڑے پہنو فل فل پہنو پاکستانی ڈریس ویسا ہی بنتا ہے
ہاں بالکل ویسے ہی بنتا ہے
کا احترام کر کے ویسے ہی فل کپڑے پہننا چاہیے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے
ہوں چھوٹے کپڑے میں تھوڑا اپنے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی نظریہ بھی صحیح نہیں رہتا ہے ہوں
اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھک کر رکھو کسی کی نظر نہ پڑے
ہاں غیر کسی کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے اپنے جسم پر
اپنی حفاظت اپنے ہاتھ پہ ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل کا کوئی بھروسہ نہیں حالانکہ دی سلع میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہے لیکن بگ اللہ کرے سب کا سب کے ساتھ اچھا ہو
جی آج کل کا ماحول تو آپ جان ہی رہی ہیں کتنا خراب ہو گیا ہے
ہوں
بہت احترام کرنا چاہیے اپن کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بہت دھیان دینا چاہیے
صحیح بات ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دھیان سے رکھنا چاہیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
پڑھانے کے لیے علم بڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں اور کہیں پہ بھی تو مجھے لگتا ہے پھر گھر پہ ہی پڑھا لینا چاہیے آج کل کا جیسا ا ماحول ہے حافظ ج لوگ کو گھر پہ ہی آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے اس سے کیا رہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی سیف رہتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے رہ تے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو حافظی کیسا پڑھا رہے ہیں کہ آپ پڑا رہے ہیں وہ سب تو ایسا ہی ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے اور حافظ جی جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اس سے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں اور جاننے کے لیے ملتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ ہے کہ لیکن گھر پہ ہر لوگ نہیں آ پاتے نا پڑھانے کے لیے تو ہمیں بھیجنا پڑے بھیجنا ہی پڑتا ہے یہ ہے کہ اپن کچھ جائیں ساتھ میں اور ان کو چھوڑ کے آئیں خود لینے جائیں
ہوں یہ بھی صحیح بات ہے اپنے ہاتھ میں ہی اپنی سرکشا ہوتی ہے
جی بالکل اور فرمائیے امی جان ابو جان آپ کے ٹھیک ہے
بالکل کو ہماری امی جان بہت اچھی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے ابھی بیچ میں خراب تھی تھوڑا بٹ اب ابھی اللہ کا شکر کہ انہوں نے سب کو سلامت رکھا ہے
جی اللہ سلامت رکھے آپ کی امی جان کی طبیعت ٹھیک کریں
اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں
ماشاء اللہ خیریت سے ہے وہ لوگ بھی ان کی تو تھوڑی طبیعت بگڑی ہوئی تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اچھی صحت ان کو عطا کرے
بالکل اور آپ کے بھائی جان ابھی بیچ
جی جی جی ہاں ایڈمٹ تھے وہ ماشاء اللہ ٹھیک وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گئے اللہ ان کو بھی صحت اچ اچھی کریں ان کی بھی سب کی صحت اچھی کریں ان کی
طبیعت خراب ہو گئی تھی کیا
جی جی جی زیادہ ہو گئی تھی تھوڑا طبیعت خراب ان کی
اچھا پھر گھر میں تھوڑی سی دقت بھی آ گئی ہوگی
جی اب گھر پہ مطلب کسی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کتنی ٹینشن ہو جاتی ہے بہت جی وہی پھر ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو ٹھیک ہے اب
ہوں کتنے دن تھے آپ کے بھائی جان ہاسپٹل میں
چار دن اڈمیٹ تھے وہ
اللہ کا شکر ہے کہ اب ٹھیک
جی جی اللہ کا شکر ہے
ہاں اور ان کی بچی بھی ہے نا
جی ان کے دو بچے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں
اچھ اچھا ان کے بچے کرتے کیا ہیں مطلب کس کیا ہے چھوٹے ہیں ابھی نا
جی ابھی وہ چھوٹے ہیں ایک تو اسکول جاتی ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے ابھی ایک ہی سال کی ہے وہ
اچھا کیا پڑھائی کر رہی ہے ابھی اس کا کون سا ہے فرسٹ کلاس میں ا پڑھائی اس کی بڑھیا چل رہی ہے
جی جی ماشاء اللہ اچھا پڑھتی ہے پڑھائی اچھی چل رہی ہے اس کی ہم لوگ بھی دھیان دیتے ہیں تھوڑا بچوں کی بچوں کی پرورش میں تھوڑا دھیان بھی دینا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں ان کو دیکھ بچے فون پہ ہی دیکھ کے بگڑ جات فون دے دو تو پڑھائی لکھائی سے کوئی وہ ہی نہیں ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آج کل بچوں کو موبائل ٹائم سے ہی دینا چاہیے ب چوں موبائل کی لت ہی نہیں لگانی کہ موبائل ایک طریقے سے اچھا بھی ہے اور ایک طرف سے ہمارے لیے موبائل برا بھی ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہے ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط بچے تو وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس لیے بچوں کو اتنا ہی فون دیں جتنا ضرورت ہو پڑھائی بھی اپنے سامنے ہی کروانا چاہے بچوں کو کھیلنے کی چیز دینا چاہیے جس سے کچھ ایکٹیویٹی سیکھیں کوئی کھلونا لینا چاہیے گیم والے آج کل بہت سارے کھلونے آتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے اس سے ان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بچوں کو گیم میں دھیان مطلب گیم کی طرف بھی ہوئے کے اپنا یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد گیم میں دھیان دیں فون سے دور رکھے فون پہ آج کل کچھ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں کچھ بری چیزیں بھی آ رہی ہیں تو وہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں پھر وہی فالو کرتے ہیں یہ سب بہت خراب ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ ایسا آج کل ہو ہی رہا ہے کیونکہ بچے بری چیزوں کو بہت زلدی کیچ کرتے ہیں بری عادتوں کو بری سنگتوں کو اچھی چیزوں کی طرف بچے جلدی اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن ب شیتان بری طریح سے کھینچتا ہے بچوں کو اور بچوں کو ہی سب سے پہلے وہ کھینچتا ہے
جی بالکل صحیح کر رہی ہیں آپ اس لیے ہمیں تھوڑا احترام کرنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے اپنے بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی ہم اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی وہی چیزیں کریں گے اور بچے دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں ہم اچھا کریں گے تو وہ بھی دیکھ کر سیکھ
بالکل آپ نے صحیح فرمایا
جی
کیونکہ بچے جو دیکھ رہے وہی ہے
اچھی پرورس دینے کی توفیق دے سب کی قسمتیں اچھے لکھیں
ہاں اسلام کے بارے میں جانیں دھرم کو بارے میں جانیں کیا صحیح ہے اسلام میں ہم ایک کیا کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو وہی سکھانا چاہیے جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے جو چیز اسلام کے حساب صحیح نہیں ہے وہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو نہیں سکھانا چاہیےغلط تو غلط ہے صحیح تو صحیح ہے بچوں کو ہمیں یہی شکشا دینی چاہیے
جی بالکل بچوں کی پرورش میں بھی بہت دکتیں ہوتی ہیں اگر اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے اپن جو بولیں گے وہی کریں گے چار بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں ب اچھے تو پھر سنتے بھی نہیں ہیں
بالکل صحیح بات ہے اس لیے ہمیں بتانا چاہیے کہ بچوں کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بچوں کو ٹوکنا بھی چاہیے ایک سمے رہتا کہ ہاں بچوں کو ہم ٹوکیں کہ کیا غلط کر رہے ہو آپ اب ان کے دوستوں کے ساتھ مترتاوں کے ساتھ بھی بتانا چاہیے کہ بچے آپ بھی غلط کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تبھی بچے سیکھیں گے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمیں بچوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور جی بالکل مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر سے بات کریں گے
بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت زیا زیادہ اچھا ملا
اللہ حافظ
اللہ حافظ